وعلیکم ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں مجھے نا آپ کے ساتھ آج کھیتی باڑی پہ بات کرنی تھی تھی مجھے لگا یہ ہمارے لیے بہت اہم ٹاپک ہے تو سوچا آپ کے ساتھ اس پر تفصیل سے گفتگووم کروں
ہاں ضرور کیوں نہیں
ہ آج کل میں گاؤں زیاد وقت گزار رہا ہوں اور کھیتی باڑی کے کام کے قریب سے دیکھ رہا ہوں اسی لیے آج سوچا اس موضوع پر آپ سے بات کروں
بہت اچھی اچھا موضوع ہے کھیتی باڑی ہمارے ملک کی بنیادی ضرورت اور مشیات کا اہم حصہ ہے اگر کسان محنت نہ کرے تو ہمیں اناج سبزیاں اور پھل کیسے ملیں گے
بالکل ٹھیک کہا تم نے کسان سال بھر محنت کرتے ہیں دھوپ میں سردی میں بارش میں ان سب دشواریوں کا سامنا کر کے ہمارے لیے غذا پیدا کرتے ہیں اسی لیے اسے انن داتا بھی کہا جاتا ہے
ہمارے کشمیر میں بھی بہت سے لوگ کھیتی باڑی سے وابستہ ہے یہاں دھان کی کھیت سب کی باغات اخرو سیب کے باغات اخروٹ بادام اور زعفران کی کھیتی مشہور ہے
ہاں اور جب باہر کا موسم آتا ہے تو باغوں کا منظر دیکھنے کے لائق ہوتا ہے سیب کے درختوں پر سفید اور گلابی پھول کھلتے ہیں جو ہر دیکھنے والے کا دل جیت لیتے
مجھے بچپن یاد آ گیا میں اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں جایا کرتی تھی وہاں کے تازہ ہوا اور ہریالی بہت سکون دیتی تھی
گاؤں کی زندگی یہی خوبصورتی ہے شہروں کے مقابلے میں وہاں قدرت کے قریب رہنے کا موقع زیادہ ملتا ہے
ہاں تم مجھے یہ بتاؤ کہ کھیتی کا عمل کیسے شروع ہوتا ہے
سب سے پہلے زمین کو ہل چلا کر تیار کیا جاتا ہے پھر اس میں بیج بوئے جاتے ہیں اس کے بعد پانی کھاد اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے جب فصل تیار ہو جاتی ہے اس کی کٹائی کی جاتی ہے
مطلب ہر مرحلہ بہت محنت طلب ہوتا ہے
بالکل اسی لیے ہمیں کسان کی محنت کی قدر کرنی چاہیے اور کھانے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے
اج کل ٹیکنالوجی نے بھی کھیتی کو آسان بنا دیا ہے
بالکل ٹریکٹر ہارویسٹر اینڈ اور ڈرپ اریگیشن جیسے نظام سے وقت قطور محنت دونوں کی بچت ہوتی ہے بہتر بیچ اور جدید طریقوں سے پیداوار بھی بڑھ جاتی ہے
لیکن کچھ کسان اب بھی پرانے طریقے استعمال کرتے ہیں
ہاں کیونکہ ہر کسان کے پاس جدید مشینس خریدنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اسی لے حکومت کی طرف سے مددور ٹریننگ بہت ضروری ہے
ہمارے علاقے میں چاول کی کھیتی بہت ہوتی ہے کٹائی کے بعد پورا گاؤں خوشی مناتا ہے
فصل کی کٹائی واقعی کسان کے لیے عید سے کم نہیں ہوتی سالوں کی محنت کا پھل اس وقت ملتا ہے
لیکن موسم کی تبدیلی بھی کسانوں کے لیے بہت بڑا چیلنج بن جاتی ہے
بالکل کبھی زیادہ بارش اور کبھی زدہ سوکھا فصل کوك نقصان پہنچا دیت ہوتا ہے اسی لیے پانی کا درست استعمال اور ماحول کی حفاظت بہت ضروری ہے
آرگینک فارمنگ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے
آرگینک فارمنگ صحت اور ماحول دونوں کے لیئے بہتر ہے بہتر مانی جاتی ہے اس میں کم کیمیکل استعمال ہو اور زمین کی زرخیزی بھی برقرار رہتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ ہر گھر میں چھوٹا سا کچن گارڈن ہونا چاہیے
یہ بہت اچھا خیال ہے گھر کی اگائی ہوئی سبزیاں تازہ بھی ہوتی ہیں اور صحت کے لیے بھی مفید ہوتی ہے
بچوں کو بھی اسکول میں کھیتی باڑی کی اہمیت بتانی چاہیے
بالکل جب بچے کسان کی محنت کو سمجھیں گے تو وہ اناج کی قدر بھی کریں گے اور کھانا ضائع نہیں کریں گے
مجھے ہی لگتا ہے کہ ہمارے ملک کا مستقبل مضبوط بنانے کے لیے کھیتی باڑی کو اور ترقی دنی ہوگی
میں بھی اس بات سے متافق ہوں اگر کسان خوشحال ہوگا تو ملک بھی خوشحال ہوگا
آج کی گفتگو بہت دلچسپ رہی مجھے کھیتی باڑی کے بارے میں کافی نئی باتیں پت چلی
بالکل کھیتی باڑی اتنا وسیع موضوع ہے کہ جتنی بات کی جائے کم ہے یہ صرف کسان کا پیشہ نہیں بلکہ ہماری زندگی کا بنیادی حصہ ہے
ہمارے کشمیر کی پہچان ہی اس کی سرزمین اور خوبصورت باغات ہے جب سیب کے باغ پھولوں سے بھر جاتے ہیں تو لگتا ہے جیسے زمین پر جنت تر آئی ہو
اور صرف سے بھی نہیں کشمیر کا زعفران اخروڑ بادام اور جریبی دنیا بھر میں مشہور ہے ان فصلوں کی وجہ سے ہزاروں کسانوں کا گھر چلتا ہے
میں نے سنا ہے پامپور کا زعفران دنیا کے بہترین زعفران میں شمار ہوتا ہے
بالکل زعفران کی کھیتی بہت محنت طلب ہوتی ہے اس کے پھول بہت نازک ہوتے ہیں اور ان کی کٹائی بھی احتیاط سے کی جاتی ہے اس کے لیئے اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے
سب کی کھیتی بھی آسان نہیں ہوتی ہوگی
نہیں سب کے درختوں کی وقت بھر کٹائائی کھاد پانی اور کیڑے مکوڑوں سے حفاظت کرنی پڑتی ہے اگر کسی مرحلے پر غفلت ہو جائے تو پیداوار متاثر ہو سکتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ کسان کی زندگی بہت محنت والی ہوتی ہے
بالکل ک انسان صبح فجر سے پہلے اٹھ اٹھ کر اپنے کھیتوں کو رخ کرتا ہے دھوپ سردی یا بارش ہر موسم میں وہ اپنی فصل کا خیال رکھتا ہے
لیکن آج کل کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بھی بہت مشکلات پیدا ہو رہی ہیں
ہاں کبھی وقت سے پہلے بارش ہو جاتی ہے کبھی اولے پڑ جاتے ہیں کبھی پانی کی کمی ہو جاتی ہے اس سب کا سیدھا اثر فصلوں پر پڑتا ہے
ایسے میں کسانوں کی مدد کرنا بہت ضروری ہے
بالکل حکومت کو بہتر بچ سستتے کھاد جدید مشنری اور ریننگ مہیا کرنی چاہیے اس سے کسانوں کی محنت کم ہوگی اور پیداوار زیادہ ہوگی
آج کل بہت سے نوجوان بھی ایگریکلچر کی طرف آ رہے ہیں
یہ بہت خوشی کی بات ہے اگر تعلیم یافتہ نوجوان جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ کھیتی کرے تو اس شعبے میں بہت ترقی ہو سکتی ہے
کچن گارڈننگ بھی آج کل کافی مشہور ہو رہی ہے
ہاں چھوٹی سی جگہ میں ٹماٹر دھنیا پالک پودینہ مرچی اگا کر گھر کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے اس سے صحت مند اور تازہ سبزیاں بھی ملتی ہیں
اور بچوں کو بھی پودے لگانے کا شوق پیدا ہوتا ہے
بالکل جب بچے اپنے ہاتھوں سے پودے لگاتے ہیں اور اسے بھرتے ہوئے دیکھ ہیں تو ان میں قدرت سے محبت پیدا ہوتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ پانی کی بچت بھی بہت ضروری ہے
بالکل اگر ہم پانی ضائع کریں گے تو کھیتی متاثر ہوگی اس لیے ڈرپ اریگیشن اور بارش کے پانی کو محفوظ کرنا طریقے سے استعمال کرنا چاہیے
کھیتی باڑی صرف کسان کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کی ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے
بالکل جب پیداوار اچھی ہوتی ہے تو ملک و اناج اور پھل بہار سے کم منگوانا پڑتا ہے اس سے معیشیت بھی مضبوط ہوتی ہے
ہاں جب یہاں کے پھل بہت اچھے ہ گے تو تبھی تو وہ باہر امپورٹ ہوں گی اگر اور یہاں جو وہاں سے امپورٹ ہوتے ہیں ان کی پیداوار بھی یہاں آنے کے لیے کم ہوگی اس سے ہماری اکناممی کو ہی فائدہ ہوگا
چاول کا ہردانہ اور روٹی کا ہر ٹکڑا کسی انسان کی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے
ہاں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کھانا کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کسی کے پیچھے کسان کی سالوں کی محنت ہوتی ہے
بالکل ایک اناج کے پیچھے ایک کسان کی راتوں کی نیند دن کا چین اس کے پسینے کی محنت اس کہ خون کی لگن اور اس کی کی گئی سال بھر کی محنت ہوتی ہے ہمیں ہر چیز کی قدر کرنی چاہیے جتنا ہو سکے اتنا ہی ختم کرنا چاہیے ضائع بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے اس سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ انسان کی محنت کی قدر کیا کرو اور چیزیں ضائع نہ کرو جتنا ہو سکے اتنا ہی استعمال کرو
جچ ہاں کئی بار تو کسان اپنی محنت کا پورا ہر جانہ بھی انہیں وصول نہیں ہوتا کئی کسان ایسے ہیں جو منڈیوں میں جب اپنی سبزیاں لے جاتے ہیں یا لے جاتے ہیں تو انہیں اس کا موضہ ہی نہیں ملتا بلکہ انہیں کبھی کبھار نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے کسانوں کی مدد کریں چاہے کم یا زیادہ لیکن کم سے کم ان ان کی اس دو میں مدد کریں کیونکہ سبزی اور پھولوں کا کبھی ایک جیسا بھاؤ نہیں رہتا کسی سال اچھی سبزیاں آتی کسی سال نہیں ہمیں ان سالوں میں کسانوں کا خیال رکھنا چاہیے وہ وہ تو ہمارے لیے ہی یہ سب کرتے ہیں اگر وہ ہمارا خیال کرتے ہیں تو ہمیں بھی ان کا خیال کرنا چاہیے
بالکل جسے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ سب کی محنت کے پیچھے کتنی محنت لگی ہوتی ہے جو ہمارے پ سبزیاں پھل پھول چاول وغیرہ پوچتے ہیں انسان اس کے پیچھے کا راز سوچے تو ایک خطرہ بھی ضائع نہ کرے اس لیے ہمیں چاہیے یہ ہم ہر کسی چیز کی قدر کرے اور اب جتنا ہو سکے اتنا ہی خرچ کرے چلو اللہ حافظ
اللہ حافظ